بھی ٹھیک ہے بھائی
ہلو بھائی آپ ٹھیک ہو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور
بھائی ٹھیک ہو
بس دعا
گرمی سے بھی ٹھیک ہے
ہاں گھر میں سبھی ٹھیک ہے وہاں وہاں سب ٹھیک ہے
سب ہمارے گھر میں سارے ٹھیک ہیں
بس دعا کیا کر رہے ہو
اور بس بیٹھا ہوں
خدا تھاا آ
ہاں میں نے کھانا کھایا تم کھا رہے ہو شاید
ہاں ہاں میں کھ رہا ہوں
اور سبزی کیا پکائی
سبزی پکائی تھی مرغا
مرغہ عمئی گوڈھ
ہاں ہاں ہاں مرغا بھی کھاتا ہے
میں نے سنا کشمیر میں مرغیاں بیچتے
نہیں نہیں نہیں
ہاں
کشمیر میں مرغے بیچتا ہے
نان آ م نے اس ن مرکیا ا بھی اس ہیں
تی تی
اس کے بعد اورے کال کرے
ابھی تو ہم بیٹھے ہیں
اوکے
توپہیں کہاں سے جانا ہے
مجھے کہیں نہیں جانا ہے
پھر اس کے بعد فم دیکھتے ہے تھوڑا پھر کرنا ہے بعد میں مجھے لگتا ہے اس کے بعد ہم فون دیکھیں گے
ان بن کتییہ آ گ اھر
کوس
بلو کتی
کنو
ا کتی
ہاں
سکھ لایا اپنا گل
تو بول چوپ کرو
ار کتی کتی کام آنتی ہے
اتری نہیںچ ہے
ہاں نہیں نہیں وہ تری
تم آ بازوت
تمہوں نا تمہ تختے تختہ پت ہے تخت پتتا ہے کس کو بولتا ہے جو نا تم ہو
بنوں نے کیا یہ دس لاکھ روپئے یہ کمپنی
ہاں دس لاکھ نہیں بیس لاکھ ا
ٹھیک ٹھیک
اور اور سنا فٹ فٹ بال وٹ بال کھیلتے ہو کچھ
ہاں ہاں فٹ بال کھیلتا ہوں میں
کل کیا ہوا تھا فٹ بال کو
چل ت ج نا
محمان نے ہارا
ہاں
کرکٹ کل ہیں
آپ تھوڑا دور بیٹھ ہو فون
ہاں بولو بو ابھی نا مجھے فون فری فون فری ہے اگر ہم وہ کریں گے
ر
اردو کال کریں گے ادھر سے یوٹیوب سے دیکھیں گے
نہیں نہیں نہیں
مجھے لگتا ہے وہ ہو ہو سکتا ہے
نہیں ہو سکتا
وہئی میں سناؤں گا تمہیں قرآانی تعلیم
نہیں بت نہ کرو یار نہیں نہیں ابھی نہیں پھر اس کے اس کے بعد
ہاں وہی نا وہی اس کے بعد ہی کریں گے
ہاں
اور ہم رکھیں گے ای فون ایک فون پہ قرانی تعلیم
ہاں
سننا تو میری بس
رک جاؤ ہ نا ہ نا ہ نا بشیرمان کی کمرے کی چابی چڑھاؤ پلیز ہاں بولو بولو
بشیر ہاں بولو بولو ت کیا بشیر ماما کے کہ کرنا ہے ت کو کیا کرنا ہے بشیر مانا کو
مجھے کمرے میں بیٹھا ہے
کیوں بیٹھنا کیوں ہے
میں بیٹھوں گا آپ کیا کروں گا باہر بھی نہیں نکل سکتا ب بہت دور ہے
ہاں بات بہت دھوپ ہے
ہاں
ب اوکے اوکے
اک
آگ آ
پ
اس کو کیا ہوا شور ما تھاٹھؤ ادھر
یہ بنو کہاں گئی وہ نکلی وہ پھر تو ٹھیک ہے
وہ اتری ہوتری
اور مزہ ٹھیک ہے
ہاں موچا ٹھیک
اور اس کے بچے ٹھیک ہے
میں بھی کبوت دیکھ رہا ہوں
ت پریو
ہاں
وہ کہاں کوبو تو
میرے پاس ابھی دو
ہاں امی کو کیا کر رہے ہو آپ
دیکھ رہا ہوں ان کو
ان کو باہر ان کو ان کو باہر نکالا آپ نے
نہ نہدر اندر میں نے رکھا اندر اندر
ہاں اندر کمرے میں
اسی میں نا جس میں یہ رہتے اور سرؤ
اور بس اپ کچھ شور آ رہے ہے آپ کمرے میں ہی کچھ ہو
میں کمرے میں نہیں ہوں میں کمرے کے باہر ہوں
آپ کمرے میں مسھے نا
نہ نہیں تھوڑا سا جوو رہا ہے اس میں اس سے کچھ نہیں ہوگا
آپ کا دنوں کام رکھ میں ہے
ن نہ ن نہ میں باروں
بوکن
وہ وہ نیچے ادری
ا چ کمرانگ میں واپس
میں نہیں گھسوں گا کمر میں ٹھیک ہے
یہ تو نے کبوتر چھوڑا ہے اسی لیے میںا ہ ت تیں کبوتر چھوڑا ہے
نہ نہ میں نے کبوتر کبوتر نہیں چھوڑے کبوتر کیا ہوتے ہیں کبوتر ب
ارے یار تیری آواز کٹ رہی ہے نا اسی لیے میں بول رہا ہوں
میں گھس گیا واپس
ہلو
ہاں بولو میں نے میں نے ان کو تھوڑا سا نا دنانا ڈالا میں گس گیا واپس
مجھے آپ کو کتنے کبوتر ا ابھی آپ کو کتنے کبو تر ہے
پاس ابھی دو کبوتر ہے دو کبوتر ہے میرے پاس
بس دو ہی ہیں
ہاں
اور یہ کتا بتا کوئی نہیں ہے
اچھا
ہاں
کوتا ہے نا میرا دوست ایچ شم جتے ہو ایچ شام کو
ہاں ب ب ہے
وہ پٹ بول ہے پٹ بول
آپ م نے بولو یہ آپ کو میں نے وہ بولا تھا نا وہ کیا آپ نے
آپ کو میں نے کہاں بولا بیس روپیہ آپ نے دیا بیس روپے مجھے
میں دوں گا نا بعد میں دوں گا میں دوں گا بیس روپے بعد میں
ہاں تم نے تو ہو گیا تم نے پرسوں بھی بولا میں دوں گا پھر دیا ہی نہی
میں نے جو ابھی تمہیں بیس روپئے ڈالے میں اور بیس روپے ڈال مکمت
آپنے جائیں گے اپنے جائیں گے ادھر یار آج بھی ہارا بن فکر
ہرا ت سو روپئے
کدھر س لائن گے فر اصل میں نا تو نے دو فریم ہرائے ہم نے تو نے یہ دو فریم ہرائے
میں نی نہیں ہارا ہے
قرآن کی قسم تو نہیں ہرائی یہ دوفے دونوں فریموں میں فاول دیا لاسٹ میں کیا بولتے ہو
میں نے کون سے دو فرینڈ ہم نے ایک ہی فرینڈ مارا
ایں مارو آاں ایک کھیلا لیا سے
ہاں ہاں ہاں
ایک کھالانا وہ لڑکے کے ساتھ تو نے دو فریم ہرائے ا میں نے کھیلے ہم نے کتنا ہارا
ہم نے اصلی میں ہارا دو سو ڈیڑھ سو روپے
دو سو دو سو ہرے کیسے دائش
دیکھ دیکھ دیکھو دیکھو اجہس کے ساتھ ایک ہارا ا اس کے ساتھ ا
اس کے ساتھ تین ہارے تین ہارے ہو گئے نا دو سو
ہاں ہم نے اس کو ڈڑھ سو ہی دیا
پتہ نہیں ہم نے اس کو معنف
اصلی اصلی میں ہمیں سوئی دینا تھا تو محمد سلیلمان کو ففٹی دینا تھا
وہ مجھے پتہ ہے اب رکھنا اب تو اس کی بات
ت نے اس نے جو بولا تھا میں خود ہی ماروں گا تہیں کیوں نہیں مانا
وہ بلگا ن خود ہی ففٹی
تو یہ جو ڈیڑ سو ہی ت تو مطلب پاگل ہے
اس کو میں نے بولا نا سمیر بھائی کو اس کے پاس ہے ففٹی اس کے پاس ہے
ا تو تو نے جو
آپ سمر بھیا اور بہت جانتے ہیں
تو مطلب پا گل ہے تو نے جو محمد عام کو وہاں پر بولا اب نہیں اس کو کچھ دینا
رکھنا میں نے ایسے ہی بولا
اورک ج
آپ بھی کیا کر رہ ہیں اور سنا
کیا میں اصل میں اور تو نے اصل میں اس کو سو ہی روپے دیا ہے تو مجھے یہ بولتا ہے
قرآن کی قسم ون ففٹی دےیا خداائے کی قسم
اور گھر میں سب ٹھیک ہے
مزد میں دکھاؤں گا نا ہسٹری پھر دیکھنا
نہیں م نہیں آ تو جب میں کال یہیں سے کاٹوں گا تو نہیںیں کاٹنا
اوکے اوکے کیوں تو کیوں ادھر سے ک کاٹےا میں ادھر سے ہی کاٹوںا
نہیں میں یہ کاٹوں گا ماننا تو یار میں دیکھوں گا
تا ٹین ٹین پہ کاٹنا ہوتا ہے
اب میں نے تجھے کیا نا فون اب مجھے کاٹنے دینا تو سارے کاٹنے کاٹتا ہے میں کاٹوں الائی عل کوم
نہ نہ میں خود ہی کر دوں گا
متل کریار
نہ نہ نہ بیٹھو نا تم تم کیا کرتے ہو نہیں نہیں میں کاٹوں گا نہیں نہیں نہیں سوری سوری نہ مجھے کیا لگتا ہے تو کچھ
تیرا بائی یار متلا کیا کر
نہ مجھے کوئی بھائی بائی نہیں مجھے ایک ہی بھائی ہے
کوئی بات نہیں میری جان آب
کوئی بات نہیں کیا بیٹھنا چھپ کر کے
بیس روپے میں ہی چاہیے
وہ تو ڈالے گ نا تو خود ہی
اور میں سر نہیں ڈالوں گا سر مجھ سے کال کال کر ہیں
تو کرنا چ کالے والے میں کاٹوں گا میں ضائع کروں گا کال
اگرٹا مگر میں بیس رپ دوںنک کا
اوکے اوکے اور سنا
بس کیا اس نا یار
اور
ایک منٹ دس منٹ ہو گئے دس پانچ ہو گئے رکچات دس دس تک اور سنا گھر میں سب ٹھیک ہے اوکے اوکے